اللہ و جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام خیریت گزرات
سب آ گھیرے تھے حضر رات آپ کی دعا سے اللہ میں ایک دعا سے
چلیے اللہ کا شکر ہے خیریت رہنا چاہیے جی جی اور فرمائیں کیا سب چل رہا ہے زندگی میں حرارت ہے چل زندگی میں شرارت ہے
چلیے جی چلیے اللہ کا شکر مزے مزے رہنا چاہیے
جی احمد برسائے
جی جی
جی
سی اللہ کا کرر ہے اور دیکھیے مطلب کہ دیکھیے اصل مزہ جو ہے نا گاؤں میں ہی ہوتا ہے ہ گاؤں میں اصل مزہ ہوتا ہے تو شہر میں کیا ہے کہ دیکھیے شہر میں شہر میں تو تو مزہ آتا ہے لیکن یہ کہ شہر میں بھیڑ باڑ کا علاقہ ہوتا ہے زیادہ پردوشن ہوتا ہے ہ یہ ساری مطلب کہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی جتنا سک ہاں آدمی جتنا سکون سے گاؤں میں رہتا نا
جی جی وہ تو بات صحیح ہے آپ کی گاؤں میں سب مان لو آپ پیڑ پودے ہیں
جی جی ہاں ندی ہے ندی ہے تالاب ہے جی جی
سب کچھ ملتا ہے یہاں گاؤں کے اندر سٹی میں یہ س کا ملتا ہے
جی جی پرسکون ماحول ہوتا ہے نا گاؤں میں ایک دم کھلا کھلا ایک دم ہوا بھی ہوا بھی ایک دم فریش آتا ہے شہر میں کیا ہے کہ پردوشن زیادہ ہوتا ہے اور ٹرافک زیادہ ہوتے ہیں ہوں
یہ
یہ ساری چیز ہے تو دیکھے جی
گاؤں گاؤں میں جیسے کہ ابھی صاحب مطلب آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ گاؤں میں جو سبزی ملتی ہے نا کھانے کے لیے
جی جی جی
وہ بھی شدھ ملتی ہے ہمیں مطلب بنا بنا کھاد کی ملتی ہے مطلب آج کل تو آپ جانتے ہو کہ کاد
جی جی صحیح بات ہے کیمیکل والا نہیں ملتا جی
جی کیمیکل والا نہیں ملتا نا وہ کھیتی کرتے ہیں نا تو یہاں پہ مطلب جیسیے کہ مرچی ہے ٹماٹر ہے گوبھی ہے مطلب ہر طرح کی سبزی ہمیں شھ ملتی ہے اب آ سبزیا ملتی ہیں آپ کو پتا
جی جی بالکل جی جی بالکل بالکل ب بالکل صحیح فرمایا آپ نے جی گاؤں میں دیکھیے گاؤں میں مزاح کچھ اور الگ ہے گاؤں جو ہے نا یہ آدمی کے دل میں بس جاتا ہے اور کوئی مطلب کہ شہر بھی جاتا ہے نا مجبوری کے تحت کمانے کے لیے روزگار کھوجنے کے لیے تو وہ پھر جب شہر سے واپس گاؤں میں آتا ہے تو اس کو من لگ جاتا ہے پھر واپس گاؤں سے شہر جانے کے جانے کا دل نہیں چاہتا
ہیں مطلب جیسے کہ سبزی اگا سکتے ہیں
جی جی
کے پیڑ ہوتے ہیں ان کی چھیا بھی بہت ہوتی ہے نیم نیم بھی ہے مطلب ایسی شدا ہوا نہیں اتنی سیدھ ہوا ملتی ہے ہم کو اچھا اھا اور سٹی میں تو گھر آس پاس میں ہوتے ہیں نا تو کھلا پن نہیں ہوتا مطلب
جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے جی یہی ہے کہ دیکھیے کہ مطلب کہ اس لیے گاؤں میں مز آتے ہیں کہ مطلب کے گاؤں میں ہر سویدھا ہے اور کیا کہ گ گاؤں میں ہر ایک کے پاس وقت ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھے دو چ چار باتیں کریں اب شہر میں کیا آئے گی شہر میں آپ کے پس تھوڑی کوئی بیٹھ کے باتیں کریں گے شہر میں کسی کے پاس وقت نہیں
جی وقت نہیں ہے گاؤں میں وقت وقت ہے گاؤں میں آپ دیکھ لو ٹائم پہ نماز پڑھ لیتے ہیں ٹائم پہ گھر پہ چل جاتے ہیں ٹائم پہ گھوم لیتے ہیں مطلب گاؤں میں سٹی سے اور گاؤں بہت فرق کیا
جی جی صحیح بات ہے ہاں لیکن د حالگے د حال دیکھیے حالان کہ مطلب کہ گاؤں اپنی جگہ صحیح ہے شہر اپنی جگہ سے
ہ سٹی میں ماحول خراب ہے لیکن گاؤں میں سٹی میں کیا ماحول خراب ہے گاؤں میں
جی جی سٹی میں ماحول خراب سٹی سٹی میں ماحول خراب ہے آپ کی پاس سمجھ گئے لیکن یہ کہ تعلیم کے معاملہ میں پیٹی میں اچھا ہوتا
جی جی جی جی جی وہ تو بات صحیح ہے آپ کی ماں صاح
ہاں تعلیم کے معاملہ میں ایجوکیشن کے معاملہ میں شہر اچھا ہوتا ہے
جی لیکن آپ کو ایک بات وہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ پڑھائی ہوتی ہے نا ہندی پڑھائی ہندی انگلش میڈیم چللو ہوئی ہے جب سے تعمیم تعلیم تو مطلب پڑھنا ہی چھوڑ دیا بچوں نے بتاؤ
ہاں تعلیم صحیح بات ہے دینی تعلیم
جی جب سے اسکول چلنی ہو ہے نا یہ انگلش میڈیم ہندی میڈیم جب سے نا بچے نا ان میں وقت دے پاتے ہیں مطلب اردو کی تعلیم میں ان میں تو وقت ہی دے نہیں پاتے ہیں وہ لوگ
قرآن و حدیث سے دور ہو
جی وہ ہو رہا ہے آپ صاحب قرآن کو تو وہی ہے بہت دور کر رہے ہیں
جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے اسی لیے انسان کو جو ہے دنیا دیکھیے دنیا کی پڑھائی کرنا اور ہندی انگلش پڑھنا کوئی بری بات نہیں آج آج کے دور میں ہر چیز کا علم لینا چاہیے لیکن یہی ہے کہ ساتھ میں دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے چاہیے
جی
ہے کہ نہیں
جی ساتھ میں دینی تعلیم بھی ہونا چاہیے جیسے قرآن سے وابستہ ہو حدیث سے وابستہ ہو اور رسول اللہ س اللہ سے محبت ہو اور ان کی تعلیم کیا کیا ہے ان کی سنت کیا کیا ہے وہ سب معلوم ہونی چاہیے نا
ملومون چاہیے لیکن آج کل تو آپ جی آپ آج کل تو بڑے ہی بڑے ہی
جی جی دیکھیے ہاں بڑوں کی دیکھیے بڑوں کی بات نہیں ماننا ایک وجہ ہے کہ وہ دینت تعلیم حاصل نہیں کیا ہے نا دینی تعلیم حاصل جو کرتا ہے اس کے اندر بڑوں کا اد دبرات چھوٹوں کی چھوٹوں پر مہربانی کرنا آتا ہے اس کو مطلب کہ قرآن و سنس تعلیم اور دینی جس کو جو لیتا ہے نا وہ آپ کی آدب بھی کریں گے آپ
جی جی جی جی
ہاں خاص کر کے دینی تعلیم جو دن تھوڑا جاننے والا ہے وہ ماں باپ کی بہت خدمت کرتا ہے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر بس جاتا ہے نا جی تو اسی لیے ہم کوشش کریں کہ آب اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑیں ہاں دنیا بھی تعلیم ہے کہ جیسے عوم میں آ سیا ہے جیسے کوئی انگلش ہندی پڑھنا کہ یہ بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ضروری جو ہے یہ سب سے پہلے دیکھیے سب کو سب سے پہلے یہ سوچنا تھااہ کہ ہمارا بچہ سب سے پہلے قرآن پڑھنا جان جائے اس کے بعد ہندی انگلش پڑھتے رہے
تو میں کہہ رہا ہوں نا پہلے تو اپنا ہی دھرم ہے نا پہلے تو اردو سکھاؤ اس کے بعد میں تو تعم تعلیم تو دوسری سکھا سکتے ہیں اپنے لوگ پہلے تو اپنا اردو ہے مین جو جو بچہ قرآن شریف جی تعلیم لے سکتے ہیں اب آج کل تو یہ ہوتا الٹا ہو رہا ہے کہ پہلے تو پڑھائی کراتے ہیں بع میں تعلیم کراتے ہیں تو بچے
جی جی جی جی صحیح بات ہے سارا وقت ہو جی سارا وقت تو ہندی انگلش میں لگ گیا زیادہ وہ وقت نکل گیا آپ کیا ہے کہ اردو لان میں اس کو زیادہ بوجھ دینا بھی صحیح بات نہیں اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے صحیح بات ہے
جل اور سٹی میں آپ کو بتاؤوں سب سے زیادہ تامل پہ یہ قرآن شریف پہ نا تمل کی جاتی ہے وہاں پر میں نے دیکھا ہے سٹی میں بچے انگلش تو میڈیم تو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں مطلب قرآن شریف پڑھتے ہی جا رہے ہیں
جی جی صحیح بات ہے صحیح بات ہے یہ چیز آپ بہت اچھی بات بولے کہ تعلیم کا جو سلسلہ سلع ہے سٹی میں بہت اچھا ہوتا ہے
ج دور دور سے پڑھنے آتے ہیں بتاؤ
جی جی جی صحیح بات صحیح بات ہے اردو لائن سے اردو لائن سے پڑھنا بہت ضروری بہت اہم ہے اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھے ہندی انگلش پڑھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم بھی دے دینی تعلیم دینے فائدہ دو فائدہ ہوگا کہ ان کے آنے والا مستقبل جو وہ اچھا گزرے گا وہ اچھے برے کا پہچان رکھے گا وہ حرام و حلال کی پہچان رکھے گا کہ ہمارے لیے ا اچھا کیا ہے ہمارے لیے برا کیا ہے وہ پہچان رکھ
جی
اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ د تعلیم جس کے اندر آ جائے دینی سمجھ آ جائے تو وہ آپ کا ادب کرے گا بڑوں کو قدم کرے گا چھٹو رحم کر
جی جی جی جی
جی یہ چیز ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ دینی تعلیم سے وابستہ ہمارے بچوں کو انشاء اللہ ہم بھی کوش سارے اور ہم بھی یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دینی لعن سے جوڑے رکھے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے ہے کہ نہیں
یہ
تو انشاء اللہ جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم دے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائے اردو کا ہندی انگلش بھی ضروری ہے اس کی بھی تعلیم لینی چاہیے لیکن سب سے اہم ضروری قرآن ہے حدیث ہے اس کی تعلیم دلوائے ہیں
جی میں تو یہ کہتا ہوں بچوں سےت لوگ ہیں نا قرآن شریف اس میں فائدہ ہے ہم لوگوں کو میں تو یہ کہتا ہوں ابھی صاحب سب سے ملتے ہیں نا مجھ سے بچے تو میں یہی کہتا ہوں کہ تعلیم لے کر اور مد دن جا کر س پڑاتے ہیں تو آب صاب کے نول سب چیز لے کرو میں نے کہ جا کے ان سے نالج ہیلو ا آپ کو
جی جی بالکل صحیح تھا
بچے ایسے کہ پڑھائی پ تو دھیان نہیں دیتے تعلیم پہ تو دھیان نہیں گروپ
جی جی بالکل صحیح بات بالکل جی جی جی صحیح بات نہیں یہ سب ہماری کمی ہے نا اپنے دیکھیے اپنے گھر کا ماحول اس طرح بنائے کہ ہمارے بچے دین سے جڑ جائے اور ہم اپنے گھر کا ماحول اس طرح بتائے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع سے بچپن سے ہی اس کو دینی لائن سے ڈھالے دینی ماحول میں بیٹھیا اور ہم بھی اس سے دینی دینی بات دینی تعلیم کی بات کریں کہ اللہ کے نبی کون تھے اللہ کے نبی اللہ کے صحابہ کون تھے ہے کہ نہیں قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے قرآن کس
جی اھی بھی سب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کی ہی تعلیم لو باقی پڑھائی تو بعد میں پہلے قرآن کی پڑھائی ہے میں تو
جی جی صحی بات ہے صحیح بات ہے بالکل صحی بات ہے ہے اس میں کامیابی ہے نا اس میں اس میں دنیا میں بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے دنیا میں کامیابی ہے آپ نظریں بس سے بچے ے گا کوئی بری نظر لگانے والا نہیں ہوگا قرآن کی تعلیم اگر لیجے گا تو جی چلیے انشاء اللہ ہم بھی عمل کریں گے اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں اس کی ترغیب دے کہ وہ دینی تعلیم پر عمل کرے ج آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا السلام علیکم وورحمت اللہ